جن ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان ٹھیک ہے آ بتائی آب ٹھیک ہے
ہاں بائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گ میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان آپ بتائی آپ کے ادھر موسم کیسے ہو رہا ہے
بھائی جان موسم تو بڑھیا ہے میں ایسے ہی بیٹھا تھا میں نے سوچا آپ سے کچھ بات کر لوں آج کل کی تعلیم کے بارے میں ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں
جی بالکل جی بے شک بھائی جان
چلیے بھائی آپ کچھ فرمائیں گے آج کل کی تعلیم پہ
ہاں بولیےو اے
ہیلو
ہلو
ہیلو اائی جان بولیے آپ کی آواز نہیں آ رہی کیا آپ
ہاں بھائی جان تو میں فرماؤں کچھ آج کل کی ایجوکیشن پہ
ایجوکیشن پہ
ہاں بھائی ج آپ
ہاں جی بھائی جان بولیے
ہاں بھائی جان تو تعلیم ہر انسان کی زندگی کی بنیاد ہے جس طرح ایک مضبوط عمارت کے لیے مضبوط بنیاد ضروری ہوتی ہے اسی طرح ایک کامیاب زندگی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے میرے بھائی تو بھائی میرے تعلیم صرف کتابیں پڑھ کر یا امتحان پاس کرنا نہیں ہوتا اصل تعلیم ہمیں سوچنا سمجھنا سچ اور جھوٹھ میں فرق کرنا اور دوسروں کے ساتھ عزت اور محبت سے رہنا سکھاتی ہے تو بچپن سے ہی ہم س اسکول ہمیں اسکول بھیجا جاتا ہے تاکہ ہم علم حاصل کر سکیں اسکول میں ہم پڑھنا لکھنا حساب کرنا اور مختلف مضامین کے بارے میں سیکھتے ہیں لیکن تعلیم صرف سکول تک محدود نہیں ہوتی تو گھر میں بھی مطلب کہ والدین کی باتیں استاد کی نصیحت اور زندگی کی تجربے بھی بہت ہی اہم ہوتے ہیں ہے نا باجان
ہاں بھائیدان بالکل
تو آر میں آپ سے اب سننا چاہتا ہوں کچھ
جی بھائی جان ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ویکتی کو مطلب کہ اپنے ادھاروں اس کے خلاف لڑنے چ باتی ہے
ہاں بھائی جان
ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے بھائی جان جو مطلب کہ ہر ہر ویکتی کو ایک ذمہ دار ناگرک بناتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بھائی جان اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ ایجوکیشن کے مادھیم سے اس کو کچھ بھی کر سکتے ہو آپ کسی بھی نتا بھینیتا کسی سے بھی لڑ سکتے ہو کیونکہ ب جان ایک ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہر ویکتی کی مثال ڈھال ہوتی ہے
ہاں بھائی جان
کیونکہ بھائی جان آج کل دنیا میں سرکار نے ایجوکیشن کے لیے ہر کوئی نیسول چیزیں نیسول کی چیزیں آشییک کر دی گئی ہے لیکن ویکتی کیا ویکتی کیا کرتے بھائی جان جو جو ویکتی ایجوکیشن میں زیادہ پڑھا لکھا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے نا
ہاں بھائی جان
اس اسٹوڈینٹ کو وہ پرائیویٹوں میں رکھتے اگر اس کو بدل کے اس اس اسٹوڈنٹ کو اگر وہ ویکتی اگر اس اسٹوڈینٹ کو پرائیویٹ کی جگہ سرکاری میں رکھے گا تو اس اس اسکول کے کچھ اسٹوڈینٹ بھی اس سے کچھ سیکھیں گے لیکن ویکتی کیا کرتی ہے بھائی جان اس اسی اسٹوڈینٹ کو حالانکہ ہاں میں مانتا ہوں پرائیویٹوں میں اچھی پڑھائی ہوتی رےگی
ہاں بھائی جان
سرکاری میں بھی اتنی گھٹیا پڑھائی نہیں ہوتی بھائی جان کیونکہ آپ نے دیکھا دیکھا ہوگا دکتر جو ویکتی پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ سرکاری ایجوکیشن سے بھی کچھ حاصل کر سکتے ہیں
ہاں بھائی جان
بھائی جان اپ بولیے آپ کیا بول رہے ہیں
ہاں بھائی جان تو مطلب کہ آج کا دور میں تعلیم کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے ہر ملک کے شعبے میں تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو چاہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہے انجینئر بننا چاہے ٹیچر بننا چاہے یا پولیس آفیسر بننا چاہے یا اپنا کاروبار شروع کرنا چاہے تو مطلب کہ ہر جگہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے حلانکہ تعلیم کے بغیر اچھی ترقی کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو تعلیم انسان کے اعتماد بھی بر آتی ہے جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کی سوچ ویسی ہوتی ہے وہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر رکھتا ہے تو تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں بلکہ ہمت اور محنت سے آگے بڑھنا چاہیے ہے نا
جی بھائی جان بالکل بے شک
ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے
بھائی جان آپ کو پتہ ہوگا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جانتے ہوں گے آپ کو وہ وہ ایک دلش سماج سے تھے ان کو اس ٹائم پہ پڑھنے کا کوئی ادھکار نہیں تھا
ہاں بھائی جان ہاں بالکل صحیح کہا
انہوں نے ایک پڑھنے کا ایک نے لیا وہ فٹ پھاتھ وہ فٹ پاتھ پے بیٹھ کے پڑھائی
ہاں بھائی جان
اور وہی وہ وہٹ وہ اسٹوڈینٹ آج کی دنیا میں ایسا ہو چکا ہے اسے ودیسوں تک پوھا جاتا ہے
ہاں بھائی جان تو بھائی جان اگر میں اسی اسی کے ساتھ کچھ کہوں تو ہمارے معاشرے میں بھی مطلب کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو غربت یا دوسری وجہ سے سکول نہیں جا پاتے حالانکہ ان کو پڑھنے کا بہت پڑھنے لکھنے کا بہت ہی شوق ہوتا ہے لیکن ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتی ہے مطلب کہ وہ ان کو پڑھا لکھا سکی تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہر بچے کا حق ہے کہ اسے اچھی تعلیم ملی اگر ہر بچہ تعلیم حاصل کرے گا تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر بنے گا اور ملک بھی ترقی کرے گا تو ہے نا ہاں تو ایسے ہی مطلب کہ کچھ مطلب کہ کچھ جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو بالکل پڑھنے نہیں دیا جاتا تو لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے تعلیم برابر ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ پورے گھر اور آنے والی نسلوں کو بھی بہتر بنا سکتی ہے مطلب کہ اگر اس کو اگر وہ بچے بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ اس بچے کی پہلی پیرنٹ ہوتی ہے اسی چلنا سکھاتی ہے بولنا سکھاتی ہے تو اس لیے ہمیں ہر بچے کو تعلیم کا موقع دینا چاہیے ہے نا
جی بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان ایک بچے کی پرورش ماتا پتا کرتے ہیں لیکن اس سے بڑا یوگدان رہتا ہے ٹیچر کا جو ادھیاپک ہوتے وہ ایک پیرنٹ سے بھی زیادہ سیکھ دیتے بچوں کو وہ بھی یہ سکھاتے کہ ص ر آپو چلو اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو
ہاں بھائی جاں
آپ آپ جانتے ہیں بھائی جان کوئی ادھپک نہیں ہوگا جو آپ کو غلط سیکھ دے گا
ہاں بھائی جان اچھا اچھا ہاں ٹھیک بہت ہی اچھا کہا آپ نے تو بج اسسی کی ساتاتھ آج کل مطلب کیا ہوتا ہے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے علم حاصل کرنا پہلے سے بھی آسان ہو گیا ہے لیکن ہمیں ان چیزوں کو کیا صحیح استعمال کرنا چاہیے اگر ہم وقت ضاع کر کے بجائے اچھی مطلب کہ معلومات حاصل کرے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے ہے نا
جی بالکل بھائی جان
آپ کو کیا لگتا ہے موبائل فون سے کیا فرق پڑتا ہے آج کل کی تعلیم پہ
بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے ان کو اپنے جیون کو سفل بنانے کے لیے اس استعمال کرتے ہیں لیکن کئی بچے کیا کرتے ہیں ان کو غط استعمال پہ بھی کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا بھائی جانا آج کی دنیا میں بہت زیادہ سائبر کمیشن ریپ ایسی چیزیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ انٹرنیٹ موبائل کے مادھیم سے ہوتا ہے کیوںکہ ہر کوئی بچ کوئی بچہ تو پڑھنے میں انٹرسٹیڈ ہوتا ہے لیکن کوئی کسی کو پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا تو وہ بچہ کیا کرتا ہے موبائل پہ کچھ اٹھ پٹا کچھ بھی ویڈیو دیکھتا ہے اس کو ٹرائی کرتا ہے ہے تو وہ ایک غلط راہ میں جاتا ہے اگر ماں باپ اپنے بچوں بچوں کو موبائل دینا پڑنے کے لیے تو ان کو ان پر نگرانی رکھنی چاہیے
ہاں بھائی جان
ا
ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ تعلیم کے ح سات ساتھ اچھھی اخلاق بی ضروری ہے اگر کسی کے پاس مطلب کہ بہت ہی علم ہو لیکن اس کا روایہ اچھا نہ ہو تو لوگ اس کی مطلب کہ عزت نہیں کرتے اس لیے ہمیں ہمیشہ مطلب کہ کہ سچ بولنا چاہیے دوسروں کی مدد کرنا بزرگوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کرنا چاہے یہی اصل تعلیم ہوتی ہے نا تو ہر کامیاب انسان کی کامیابی کے پیچھے محنت اور تعلیم ہوتی ہے کوئی بھی شخص ایک دن میں کامیاب نہیں بنتا روز تھوڑی تھوڑی محنت لگن اور صبر ہی انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے ہے نا
جی بھائی جان بالکل
ہاں آپ کچھ فرمائیے
جی بایی جان
میں نے بولا آپ کچھ فرمائیے علی آج ایجوکیشن کے بارے میں
جی بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کئی دلت سمج کے بچے ہو تھے جو پڑھنے میں انٹرسٹیڈ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کیا پیسہ نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی فٹ پاتھ پر جائیے اور کسی بچے سے کوڑا بلنے والے بچے سے اس سے پوچھے کہ آپ کو پڑھنے میں انٹرسٹ ہے دے تو وہ یہ بولے گا کہ بھائی جان مجھے پڑھنے میں انٹرسٹ ہے لیکن میرے میرے گھر والے کے پیسے اتنے پیسے نہیں ہیں کی مجھے پڑھا سک کیونکہ ان کا کیا ہے ایک مزدوری ہوتی ہے مجبور مزدور مجبوری ایک انسان سے کچھ بھی کرا سکتی ہے بازار
ہاں بھائی جان تو اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے آپ کو سب سے زیادہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے لوگ لوگوں کی تعداد اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور اوپر سے اتنی ساری بے روزگاری ہے ہمارے ملک میں تو سرکار کو چاہیے کہ ملب کی کمپنیز کو سپورٹ کرے زیادہ سے زیادہ مطلب کہ جابس کرریٹ کرے اگر ائک کہ گورنمنٹ جابس اتنے نہیں ہیں تو پرائیویٹ جابس بھی لوگوں میں لوگ اپلائی کرے پرائیویٹ جابس کی بھی تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی اور دوسرا کیا ہوگا کہ ہر گھر مطلب کہ ہر آدمی کو جاب ملے گی تاکہ وہ اس سے اپنے گھر کو چلا سکے ج اس کو آسانی ملے گی ہے نا
جی بھائی جان بالکل ہی
ہاں آپ کیا آپ کی کیا رائے ہے اس بے روزگاری پہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے
بھائی جان یہ سرکار سرکاری ہوتی ہے جو بڑے ویکتیوں سے ٹیکس وصول کرتی ہے تو ان ٹیکسوں کا اپیوگ کیاے جانا چاہیے ان کو اس ٹس کے لیے مطلب کہ جو پر جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایجوکٹ ن پراپت کی جانی چاہیے نشلک کیونکہ بھائی جان ان کے پاس اتنا پیسہ تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ خود ایک پرائیویٹ یا گورنمنٹ میں اپنا ایڈمشن کرا کیکہ گورنمنٹ میں ایڈمشن کرانے کےعد بھی بہت زیادہ خرچ ہوتے بھائی جان ان کے پس رہنے ان کے پس رہنے کے لیے گھر تو رویا تو ہوتا نہیں ہے بھائی جان بالکل بھی تو وہ ایجوکیشن کیسے پراپت کریں گے بھائی جان
ہاں آپ نے میں آپ کی بات سے بالکل بالکل سہمت ہوں بھائی
تو ہے جانی س تو سرکار کو ان ان چیزوں پر تھوڑا بہت آکرشن ہونا چاہیے بھائی جان
ہاں بھائی جان تو بھائی جان میں آپ کو کہہ دوں اسی کے ساتھ ساتھ ملب کہ اگر ہم دونوں نے اس پہ بات کی ہمیں اس بات کو آگے بھی لے جانا چاہیے لوگ دوسے لووں کو بھی بتانا چاہیے زیادہ سے زیادہ زیادہ تر سکولز میں فنکشنس رکھنی چاہے اس کے بارے میں اوئرنیس دینی چاہی تعلیم کتنی ضروری ہے بچوں کے لیے سوسائٹیز میں مطلب کہ جو ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھنے دیتے تاکہ وہ بھی ان کو سکول بھیج سکے کہ ہے نا
جی بایی جان
تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھے گا اپنی فیملی کا بھی خیال رکھے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ ہویا